وعلیکم السلام السلام جی
السلام
کہیں آپ سب پہے تھ ہیں
سب ٹھیک ٹھاک ہے
وہ تھریے بو رہا
مارکیٹ
نہ زمین وہ اے خرید گھر و بھی گھر و بھی نہیں تھا
ہاں
یہ
کہ جو واجمہ پورا کلیئر نہیں آ رہا ہے جی
کہ رہے ہیں جو گھروا بھیھر کے جو زمینواں تھا وہ خریدیں کہ نہیں خرید
آپ کون خریدنا ہے
ارے ہم کو تو خریدنا ہی آپ بھی نہیں کر رہے تھے کہ وہ ہے خریدنا ہے
ہاں ہاں ہم تو بتا ہی رہے تھے وہ ہے وہ کے دو دیش میں ہے
او
ہ وہ پہل ہی کہلے تھا تو ہم کہے تھے کہ کہ ہاں لے لیں گے
ہوں تو
ہوں تو پھر انیں کچھ نہیں کہلے ہے تو کال ہے وہ جھوٹوں کے سوچ رہے ہم سوچ رہے ہیں کہ آج نکال وہ د بھی کرے گا ہم رے تو ہم ہ اتنا لاچ ہی
ہم لیں گے جی ہم بنا دی ہیں پرب تو پلان لینے کے لیے
تو اسی لیے پوچھ رہے ہے لیں گے آپ بیس تیس ہزار روپیہ جگاڑ کر دیجیے گا ہم کو
ہم ہم کر بولے ہیں تو ہٹیں گے نہیں
ہاں تو خرید لے م گے ہ چلیے کہاں نا گھومنے سے
چلیں گے بولے تو ہیں کہ چلیں گے
ج تر ہاٹ طرف چلیے گھومنے
ہ چلیں گے کہ بولتا ہے کہ کہل دو دن کے ٹائم دیجے خالی کھیرا روپنا ہے
ایک آد دو دن نہیں ہے ایک آدھا ہفتہ بد ہی چلیے
ہاں تو چلیں گے ابھی پانی بارش بھی اسا نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں کھیتی باڑی ہوگا
ہوں ہم دوگو رہیں گے نا وہ چلیں گے بائک سے
ہوں ٹھیک رہے گا بائک کے سے آرام آرام سے
آرام آرام سے چلیں گے گھومتے پھرتے آ جائیں گے د ہم سویرے نکلیں گے مہوا ڈڑ میں ہوئیتے
ہاں ہاں
مہوا ڈانڑ کے بازار بھی دیکھ لیں گے
ہاں
شاید بھ کے کیا لگتا ہے کہ کونا دن کے تو
ہم بجے کا اچھی دھ کے ہاں بھ کے لگتا ہے بھ کے اور کیا بولتے ہیں کہ
شنیوار ہوں تو چلیں گے دیکیں گے بازار بھی کیسا مارکیٹ ہے ادھر مہنگا سبتا انے سے پینچی خرید کے وپار لوگ لے کے جاتا ہے نا بیس روپے تو وہاں چالیس روپئے بیچتا ہے وہاں
ہوں بیس بیکاتتاا آت تو
ب بیگن بھی مان لیجیے اگر بیس پچیس روپئے خدا تو سیدھے پچاس روپئے بیچتا ہے وہاں
ہوں
تو کہے کے من ہے کہ چلیں گے اور دیکھیں گے وہاں کے کیا ہے کیسے ہے بازار سنے ہیں دیکھ بھی دیکھ بھی لیں گے
ہاں
کیا
ہاں چلیںن گے ہم بھی وہ ادھر ایک آدھ بار اسے پہلے گئے تھے ایسے ہی اور پھر نہیں گئے ہیں گھومنے کے لیے بھی ہم کو بھی من کرا ادھر بہت مست جگہ ہے
بہت مست جگہ ہے جی ہم گھومے ہیں نا برواڈییا پورا ادھر کیا بولتے ہیں بازار طرف بھی گھومے ہیں مہوا ڈا
ہوں ہوں ہوں
جنگلی چھیتر میں گھومنے میں مزہ آئے گا ادھر کے شاپنگ واپنگ بھی کریں گے
ہوں
منڈی بھی دیکیں گے بازار کتنا اچھا ہے
ہوں
فسٹ کلاس کے کہیں دیکھیں گے اس طرح سے اگر ہوگا تو بریانی بنائیں گے چکن بریانی دیکھیں گے بنوائیں گے کھائیں گے دونوں کوئی
ہوں
چلتے بنےیں گے
ہ ہیکا دنا ہگ وہن ہ
ہاں سو کا ہوٹل میں رکیں رکیں گے کیا کرنا
اپنی من کرے گا اپنی چل لیں گے
ہوں
ہوں
ہوٹل میں رکیں گے رات بھر کھائیں گے پیئیں گے ہوٹل سے کہیں
ہوں
اور رکیں گے رات بھر اور پھر گھومیں گے
ہاں
واٹر فال بڑا مزہ آتا ہے ادھر گھمیے گا نا ل کہ ادھر ہی رہ جائے
ہوں بہت مست جگہ ہے
ہاں ناشپتی وغیرہ بھیب ملے گا ابھی
ہوں چلیے نا ایک بوڑا اھی کریں گے اس کے گاڑی پلاد کے لے کے آئیں گے
ہوں
کوئی ہواں بولو کوئی پوچھنے والا ہواں نہیں ہے کہ کا کہاں لے کے جا رہا ہے کہ کر رہا ہے سے
ارے نہیں جی اب ایسے جگہ جگہ پہ نا چکنےیکا لگا دیا ہے
ا چکنے کا لگا دیا تو اس کو کوچھ نہیں خرید کے بولے خرید کے لے کے جا رہے ہیں
اچھا اس کا پیپر اپر بنوانا پڑے گا ہوں
ہوں
پیپر بن جائے گا
کوئی وپار کے بازار منڈی میں گھسیں گے کوئی وپار کے بولیں گے سو پچاس روپیہ لے گا بنا دے گا
پیپر اگو بنا دے گا اچھیھیک کہہ رہے ہیں
ہوں
پیپر بنا دے گا وہ آرام سے چلیں گے
ہوں
شاپنگ کریں گے خریدیں گے
ہاں
اور آئیں گے لے کر کے
ہوں
بیگم بھی بول رہی تھی بیگم صاحبہ کی ایک بار گھما دیتے جی کہیں گھومنے پھرنے نہیں لے چلتے ہیں
تب دیکھ دکھیں گے بعد مان لیجیے کہ بیگم ام کے لے کے جانا ہے تو کہے کہ م نے فور ویلر رہ گا تبے ن
ہاں تو اس سمے اگر چلیے گا تو بولیے گا ہم کو بھی گھر بول رہی تھی
ہاں تو فور ویلر کر لیں گے ا کا ہے وہ وہی ٹیکا ابھی دیکھ ایک نمبر گاڑی ہے ایک دم فیملی کے لیے اچھا ہے
ہاں
وہ ہے دوستتے کا تو وہ کہہ رہا تھا کہ کہیے گا نا چلیں گے
ہوں
پ ہم کو بھی گھومنا ہے تو چلیں گے سب کوئی گ اتنا لے گا تیل جلے گا دو دنی چار ہزار کے تیل جلے گا
ہاں
کا منے دو تین تین ہزار پ خرچا ہو کھائے میں کتنا خرچہ رہنا ہے گھر سے آب لے لیں گے کچھ کچھ پکنک اسٹاپ ہے چھوٹا سا اسٹاپ وہ لے لیں گے تو گیسوں تو کہیں بنا کھا لیں گے
ہاں
جل جھرنا دیکھیں گے نہائیں گے گھومیں گے
ہوں
ویں گے خ
ہوں اور سب انے سب ٹھیک ٹھاک ہے بڑھیا ہے جی
بڑھیا رہنا چاہیے جی اللہ کے دن سے سب ٹھیک ٹھاک ہے میرا بھی گھر کشل ہے امی ابپ وہ سب خوش ہیں کوئی دقت نہیں ہے ایکٹ ایگزام ہے اب دیکے نا انیس تاریخ کو ہم کو جانا ہے پشچمی سگھو
انیس تاریخ کے ہے کا کے ہے
ارے ہاں یہ ا تھی جے سی سی کا ہے تو سوچیے خرچہ ہے بڑا جانے میں
ہوں
بڑا لمبا دور ہے
کہاں جانا ہے
پشچمی سمھو جانا ہے
او ہاں وہ تو ہے
مین جو ہے نا اسلام جی کی ٹرین کا روٹ نہیں
ہوں
اور ٹرین کا روٹ نہیں ہے تو جانے میں بڑا کشٹ
ہاں
سرکاروں جو ہے نا ایک دم بکلول ہے کہنے کا مطلب وہ تو اتنا دور جو بھیج دیا
ہوں
ادھر کو ادھر ہی رکھتا ہے ادھر آدمی کو ادھر ہی رکھتا ہے لوکل گڑھوا چترا تک دیتا
ءں
اب اٹھا کے یہاں کے آدمی وہاں بھیج دے رہا ہے اور کیسے جائے گا آدمی
ہوں
سمجھتا نہیں ہے دم بکلول سرکار ہے
ہوں
سمجھ میں نہیں لگتا ہے ج سرکار یہ کہاں جا کے رکے گا کہاں کرے گا
ہوں
یہ سب بات ہے تھکا بتا ہے جانا ہی ہے اگزام ہے دینا ہی ہے تو کسم پجھے بھی کریں گے
ہوں یہ تو اپنا اھی کہ ن بوش کے نتی ہے آ ہ ہو جگہ تو آ بہت بڑھیا ہے
دیکھیے آپ لوگ کا دیا میا اچھا رہے تو ہو ہی جائے گا
ہو گا جی کہ نہیں ہو
یہی چتنے دے ہے نا بڑا سسیا لگتا ہے دم جائیں سر جائیں گے کیسے موسم دیکھے رہے ہیں ٹھنڈا گرم ہائی ٹیمپریچر ایک دم
ارے بہت ایک دم کن ابھی تو ایکم پورا ایسا موسم کدلے ہیں نا پورا بارش ہلکا ہول ایک دم ا م کی گرمی موسم میں نہیں
ہاں مس گیا ہوگامس گیا ہوگا
ہوں اب یہ ہے کہ صبح میں اگر کو اگر کہوں گ اھی ہو گیا گھما ہو گیا
ہوں
تو سمجھیے کہ پورا ایکدم مو س دے گا
ہوں نس دیبے کرے گا کیا کیجیے گا اب سے چےس کرے جانا پلان بنائے ہیں
ہوں
تو جی بھی کریں گے
سوچ رہے تھے گائے سیٹ بھی بنانے کے لیے
اھی وہ سرکاری والا پاس ہوئل ہے کا
سرکاری والا نہیں پاس ہوا ہے جی مکھیا بڑا سر ک چڑا ہے دیکھیے نا مکھیا سے بات کیے تھے
ہوں
مکھیا گھم نہیں رہا ہے کیا کریں کیسے ہما سمجھ میں نہیں لگ رہا
اچھا تو یہ بتائیے کہ جو فھڈوا میں جو سرکاری ج جو ملتا ہے کہیا
ہاں وہ تو بھرے ہیں جی بھرے ہیں تب گائے ملے گا تب نا کہے کہ م نے ملے گا سیٹ
ہاں گجو آ جائے گا نا تو پھر آ جائے گا سال بھر کے اندرے میں وہ سیڈ ہو جاتا ہے
سیڈوا سیڈوا ہو جاتا تو بڑا بڑھیا رہتا بنا دیتے سیٹ بنا دیتے تب نا مان لیجے یہ اس میں بھوسا پورا گائے کو رکھتے
ہم بھی بھرے ہیں کہاں آئل نہیں ہے لیکن نہیں ہے ملل ہم کو بھی
نہیں میرےھر بڑا سمسیا ہے جی یہ سب تو ہے ہم کو بھی لگ رہا ہے اسی ٹائم بھرا رہا تھا نا تو آپ بھی بھرے ہیں تو اسی ٹائم ہم بھی بھرے ہیں ہوں ہوں پر سال بھرے ہیں
ہ اھی رہ فر سال نہ سال ان سال ٹنڈ ہوا رہھر
ہاں اسی اسی ٹائم اسی ٹائم ٹھیک کر رہے ہیں
ہوں
لیکن کہاں ک سنوائی ہے جو کالونیوں ہے سے نہیں بھرایا ہے جیو ٹیک کروائے تھے کا آ اپنا
نہ
جیو ٹیک کروا لینا چاہیے تھا آپ کو نا دو سال بعد ہی آئے گایکن پی ایم آواز ضرور آئے گا اب وہا آواز تو گولی ماری ہٹائیے ا سر سرکار جو ہے س
تو جی جیو پل کروائے ہیں آپ
ہاں ہم کہاں جیو یک کروائے ہیں جیو یک نہیں کروائے ہیں جی
تو جیو جیو ٹیک کروا میں کتنا خرچہ ہو جا گا
جیو ٹائیک کروے میں دیکھیے وہ اھی کیا بولتے ہیں روزگار سے وہ پھر سے دو چار پانچ سو روپیہ لیتا کروا لیتے تو ٹیک رہتا
اچھا دیکھیں گے اچھا کروا لیں گے
ہاں کروا لیجیے سمجھ گئے ابری ابری بار سے ہوگا نا تو پھر ہم کروا لیں گے ابری میں
ہوں
ایسے کہ
اگر مل جائے گا تو بڑھیا رہے گا نا جوورن سے ہی کچھ ہوتا ہے جوورن تھوڑا تھوڑا کچھ ملے گا نا
ہاں
تو تو گھر وہ بن جائے گا
ہوں
کہ
ہوں مان لی کہ مدڑھا علاقے ہے نا
دو لاکھ بیس ہزار کے ہے
ہ دو لاکھ تیس ہزار کہے تو کئی سو مان لیجیے کہ ایک اسیی ملے گا س نب
ہوں ہوں ہوں اتنا تو ملے گا ہی
ہوں